وعلیکم السلام ہاں جی میں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
جی شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں
خص شکر اللہ کا گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جی جی شکر آپ کو کیا صرف انگڑا یا آ رہی ہے صرف نیند نیند دن میں آپ ایک کی نیند کر کے بھی آپ کو نیند دینے کے کام ہوتی ہے
سچ میں صحیح بولا آپ نے
صرف آپ کو انگڈائی آ رہی ہے صرف آپ کو یہ جمائ آ رہی ہے
میں کہتی ہوں میں میری نا آج طبیعت ہی کچھ ایسی تھی
ٹھیک نہیں ہے انسان کے لیے
ہاں وہ تو ہے لیکن گرمی کی وجہ سے شاید اور
بس ٹھیک اب آدھا مم وہی کمپلیٹ اگر کرتے ہیں ہم
جی
اوردا ٹاپک جو رہا ہم اس ہی کریں گے نا
نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں شاہ رخ خان رڈم یہ بتاؤ آپ کاب کبضہ سے آف کر رہی ہو اور پھر
کل مجھے آدھے دن جانا ہے بس اس کے بعد میں آف پہ ہی ہوں
پتا ہے اتنا فائدہ ہے اسی میں
تم مجھے دکھاتی نہیں ہو کیا کہ بالی بولتی ہو کھاتی نہیں ہو فائدہ فائدہ بولتی ہو صرف
دکھایا تو لیکن اپ بول
اس میں کیسے جاتا ہے نا پھر کیسے آ میں سچ مجھے مجھے میں نے بہوانی مطلب مطلب نا میں سوچ رہی ہوں کہ کی آتے ہیں اگر مجھے تھوڑے بہت میں اس کو اتنے دل و جان سے کرتی نا
آپ
بہت محنت کرتی پھر اس
چلو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں میں آپ کو ابھی ایک چیز دکھاتی ہوں اور واٹس ایپ پہ آجاؤ کیا
وہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز مجھے ائے ہیں پیسے
کیا پیسے
کچھ بولا نا کہ مجھ آئے تھی کچھ
یہ نا میں نے کل بھی تو پیسے پکڑے
مجھے کیا ہو رہا ہے کیوں نہیں کر پا رہی ہوں مجھے لگاتی ہے ایک گلاس لگاتی
وہ میں وہ میری گارنٹی وہ مجھے نہیں پتہ پیمنٹ تو کل ہی آ گئی ہماری
پلیز مہربانی کرو نا کچھ بھلائی لگو گی مہربانی کرو نا میری فٹرینڈ ہونا پلیز پرانانیے لحاظی سے
مطلب مجھے کیا کرنا ہے
کنٹینیو کریں گے اب بات اب میں نہیں پیچھے بیٹھوں گی اب مجھے ضرور اللہ پکی کا سب مجھے بہت ہاتھ کی تنگی ہے قسم خدا کی میں ایفورڈ ہی نہیں کر پا رہی ہو پندرہ سو کا اس میں یہ لگوانا
ڈر مت ڈر مت کوئی بات
ابھی میرے پاس ٹوٹل ٹوئینٹی فائیو ہنڈریڈ ہے اکاؤنٹ میں اس میں ابھی پورا منتھ ہے
اللہ سب ٹھیک کرے گا آپ ڈرو
تم ایک پیسہ دے دو
تم ایک پیسہ دے دو وہ دس لاکھ دے گا یہ مازاک میں جوک میں بول رہی ہے
آپ میں بولوں آپ کو کل پرسو‌ جو یہ
وہی میں بول رہا ہوں نا پلیز جی جی جی میں ہو گیا بتاؤ اب اگر ہم اسی ٹاپک پہ بات کرتے تھوڑا سا
ارے جی کیا ہو آپ رینڈم بھی کر سکتے ہیں کیوں ٹاپک
رینڈم میں کہاں یہ کہاں لگے گا اے آئی میں ان کو ضرورت
ذرا چپ کرو میں نے پورا دن یہی کام کیا مجھے یہ سکھاتی ہو چپ کرو اب مجھے ہی سکھاؤ گی
ریکارڈگ جوور مجھے سمجو
اپنی بات کریں
اچھا مجھے بتاؤ کیا پکایا ارے میں بھی آپ کو یہ بولنے والی تھی
پنیر اور ٹماٹر
یہ ساگ تھا آج ہم نے لائے گرین بینس اور آلو بیس روپے میں چار آلو آ گئے پانچ روپئے کا ایک آلو پانچ روپئے میں ہے میم اما کوئی نہیں بول رہی مہنگائی دیکھو کہاں پہنچی ایک آلو پانچ روپے میں ہے
میں نے بولا تھوڑے سے مجھے بھی دے دو مجھے بھی ن آو والی سب بھی بہت اچھی لگتی ہے
اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ڈارلنگ دوں گی
میری فیورٹ ہے وہ
پینز اور آلو والی سبزی ہے نا وہ میری فیوریٹ ہے فیوریٹ
اور وہ بھی میرے ہاتھ کی ہوئی واہ اتنی ٹیسٹی ماشاء اللہ میں اتنا اچھا پکاتی ہوں آپ پوچھو مت
مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا
میں نے بولا میں ماشاءر بہت ٹیسٹی پکاتی ہوں
وہ بس تو ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد للہ اب پتہ ہے مجھے ٹینشن کہ مجھے سسرال میں آنا چاہیے نا مجھے ڈر ہے اس چیز کا مجھے آئے گا پکان
ہاں یہ گ یہ
میرے لیے دعا کرنا میں اس ٹائم بہت زیادہ انینزائٹی میں ہوں
مر ڈ رو کیا ہوا
نہیں اس بات سے نہیں ڈر ہے مجھے یہی ٹینشن ہو گیا نا یہ جاب چھوڑنے کا جو اینزائٹی میرے دماغ میں آ گئی نا کہ مجھے بہت ہی پریشان سے مجھے کیا پرسوں سے ہے میں اتنا ہیڈ مجھے ہو رہا ہے اینزائٹی کی وجہ سے مطلب
آاںپگر دیکھو گی نا بات سناو آپ اگر سنو گی نا تو آپ اگر اللہ نے چاہا تو تو ان ان شاء اللہ اگر یہ کام رہا تو آپ کو جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی جب تک یہ پروجیکٹ ہے جب تک ہے میں یہ بھی بولوں گی اس ساتھ میں جب تک ہے تو آپ کو خدا کی کر مگر صرف آپ کو ایک بات ہے نا نامبرسمے ہے
ایک میرے ہسبینڈ کا ہے
ہ چار نمبر چلو دیکھتے ہیں پ بہت سارے نمبرس لگتے ہیں سوچو ہی بت میں نمبر کے لیے کتنا اسٹرگل کرتی ہوں
میں نے مجھے لگتا ہے ریلیٹیوس میں ایک کا نمبر بھی نہیں چھوڑا
اچھا
ہ تبھی فائدہ ہے اگر نمبر ملیں گے
اذان ہو رہی ہے نا ہمیں نا مسجد پاس میں ہی ایشور جس
چلو کوئی بات نہیں
اپ مجھے بتاؤ کہ جب میں یہ دس کورس کمپلیٹ کروں گی نا اس کے بعد
ہ ہوں پھر
دس کالس کے بعد کیا کرنا ہے مجھے
وہ میں بعد میں سمجھاؤں گی کرو اور فی الحال بات
اچھا ٹھیک چل لگ بلی س کہاں آئی وہ آئی نہیں اب میں نے چھٹی کی نا ہم سوچ رہے تھے کل ایک رات کو جائیں گے وہیں پہ انہوں نے بولا یہ پہ آج پہچموں کو بھی ہوگی نا ایکسٹینڈ چھٹی ہ ہ اسی وجہ سے ص اللہ عل ہاں جاتے ہیں کبھی کبھار
ہاں
کبھی کبھار جاتے ہیں اب ہمارا ہے ہی کون بس وہی دیدی تو ہے اس کو ہم ہے ہمیں وہ ہے
کوئی بات سب ٹھیک ہوگا اور کیا کام ہے
ہاں ت م تو آپ کل سے آ رہ ہے
اور کل ج میں آؤں گی نا آفس سے وپ بس پھر میں جاؤں گی ہاں ہم امی آئیں گی جائیں گے
یہ بتاؤ مجھے یہ پھر وہاں کہاں کام
ہاں میں جؤ گ نہ کروں میں مجھ کچ ٹینشن نہیں وہاں پہ میں کر سکتی ہوں میں اس ٹائم دوسرے روم میں جؤں گی میں وہیں پہ کیا کروں گی ایک دو دن بیٹھیں گے
اچھا ٹھیک
تب تو مزہ آئے گا آپ لوگوں کو
انشاء اللہ آنا چاہیے پچھلی بار ہم گئے ہمارا دل ہی نہیں لگا ماما کا دل اس ٹائم بہت تنگ ہم ہمبا واپسیائے جب نا یہ محرم تھا دس محرم ان کو ہوتی ہے نا وہاں پہ بھیڑ باڑ ان دنوں تو انہوں نے بولا تھا آ جاؤ
پھر
من جا کا مگا پتا کہ مسین پس پھر ہم گئے مگر ہمارا دل بہت زیادہ تانگ ہو گیا وہاں پہ
اچھا
تو پھر ہم گئے پھر ہم جلدی واپس آئے ایک نائٹ نہیں ہم واپس آئے ماما کا دل بہت تاگ تھا ان دنوں اصل میں پتہ نہیں کیا ہونا چاہوںوں کو ت س ہے ہے نا ایک چیز ہے نا آپ آپ ماما کو میرے ب بول رہے ہیں کہ مجھے تھڑی تھوڑی عدن لگنی چاہیے وہاں کی بکز آپ میری شادی کے بعد ہے نا دیدی کے پاس ان کو رہنا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہاں ورنہ کیا کرے گی کہاں رہ پائے گی یہاں پہ اکیل خود ہی سوچو
کس مکان کا کیا کرو گے نہ
فی الحال باندھی رکھیں گے کچھ نہیں کریں گے فی الحال رکھیں گے باندھی فیوچر میں دیکھتے ہیں کیا کریں گے
ہاں
آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھو میں بھی ہوں سسرال میں مطلب دیکھتے ہیں پھر بھی ہے نا مشکل ہے نا پھر نکلنا پہلے پہلے جب تک تھوڑا سا تھوڑا سا ہو جائے گا پھر آ جا سکتی ہوں تھوڑے ٹائم کے بعد م پہلے پہلے تھوڑا سا مشکل ہی ہوتا
مشکل ہی ہوتا ہے ہاں یہ بات تو سچ ہے
ہوں اسی لیے اب تھوڑا سا ممی ان دنوں پہلے پہلے کرے گی ایڈجسٹ وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ جب تک میں بھی آیا جایا کروں گی پھر پھر آسان ہے پھر دیدی بھی میں بھی آ کروں گی ایسے ایسے باری
ہاں ہاں وہ بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہونے تو الیون منٹ پورے دیکھا ملب پتا چلتا ہے بر کا
ہاں نہیں پت چلتا ہے مگر ٹاپک سے مجھے لگتا ہے اچھا ہوتا ہے نا مطلب
کوئی بات نہیں ایک ہی بات ہے ہم نے چلو پھر اللہ حاف واپس کرنا کوون کت چلو کرو کال واپس
ٹھیک ہے